وعلیکم ورحم و برکاتہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی جان آپ ٹھیک ہو
ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ تعالا کا میں بھی ٹھیک ہوں
تو بھائی جان آپ کیا کر رہے ہو
جی بھائی جان میں بس ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا
تو آپ کے گھر پہ سے بھی ٹھیک ہے
جی شکر اوپر والے کا سب ٹھیک ہے
چلیے بھائی جان یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے تو میرے گھر پہ بھی سبھی ٹھیک ہے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ابھی ابھی اٹھا اور کھانا کھا لیا تو اب تھوڑا ٹہلنے گیا تھا باہر تو اب بیٹھا میں نے سوچا بیٹھا ہی ہوں تو آپ سے ہی کچھ بات کر کے کچھ علم حاصل کرناوں ہے نا بائی جان
جی بھائی جان
تو بھائی جان آج میں آپ سے بے روزگاری کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں تو میرے بھائی بے روزگاری کا مطلب ہے کہ جب کوئی انسان کام کرنا چاہتا ہو لیکن اس کے پاس ہنر بھی ہو یا کام کرنے کی سہلیت سہولیت بھی ہو تو لیکن اس کو روزگار نہیں مل ملے تو آج کے دور میں بے روزگار ری کا ایک بڑا مسئلہ بن چکا ہے تو اس کا اثر صرف ایک شخص پر نہیں بلکہ اس کے گھر والوں اور پورے معاشرے پر پر بھی پڑتا ہے تو ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس اچھی نوکری ہو وہ اپنی ضرورت پوری مطلب کہ کر کے اور اپنے گھر والوں کی مدد کر کے لیکن جب نوک نوری نہیں ملتی تو انسان مایوس ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس کا عتماد بھی کم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ملک مستقبل کے بارے میں فکر کرنا فکر کرنے لگتا ہے
جی بھائی بالکل صحیح کہا آپ نے اگر آپ دیکھیں تو
تو
جی بھائی جان جو بے روزگاری ہے یہ اس کی اصلی ایک وجہ ہے انسان میں سکلس کی کمی ہونا یا بڑھتی پاپولیشن بھی ہم دیکھے وہ بھی مطلب کہیں نہ کہیں ایک وجہ ہے اس چیز کی انسان میں اگر کوئی سکل نہ ہو تو اس کوئی بھی کمپنی جاب ہی نہیں دی اس کو کہیں پہ کام ملے ہی نہیں کیونکہ اس کو کام کرنا آتا ہی نہیں اس بندے کو کوئی کام نہیں سکتا اس سے کیا ہے کہ اگر ہم دیکیں تو پاپولیشن گروتھ بھی جو بڑھ رہی ہے اس کی وجہ کری آر رہی ہے مطلب ہمارے پاس جاب اپرچونیٹیز ہے وہ بہت ہی زیادہ کم ہے اس سے مطلب بہت اور زیادہ بے روزگاری پڑ رہی ہے یہاں اگر ہم دیکھیے تو اس کا اصلی بنیادی وجہ یہ بھی ہے جو ہمارا ایچ سسٹم ہے ہمارا ڈگریوں پر تھیورٹیکل نالج پر پڑا ہوا ہے صرف ڈگریاں د رہے ہیں باقی ان میں کچھ سکھا تو نہیں رہے ہیں اس سے ہی یہ کیا ہوا بے روزگاری آ چکی ہے یہ زندگی میں یہاں ہماریے دیکھیے تو
دبئی آپ نے بہت ہی اچھی بات کہی تو بھائی جاناں اگر میں ا اسی کے ساتھ ساتھ کہوں کہ بے روزگاری کی بہت سی وجہیں ہیں سب سے پہلی وجہ تعلیم اور ہنر کی کمی ہے بہت سے لوگ صرف ڈگریاں حاصل کرتے ہیں لیکن اس سے کچھ نہیں ہوتا اس سے اس مطان کہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہوتا تو اس لیے انہیں نوکری ملنے میں مشکلات ہوتی ہے کبھی کبھار آج کل کیا ہوتا ہے کہ بہت سے فراڈ چل رہے ہیں وہ ایسے ہی ڈگلیا لے رہے ہیں تو دوسری وجہ لیکن ملک میں نوکریاں کی کمی ہے ہر سال ہزاروں نوجوان تعلیم مکمل کرتے ہیں لیکن اتنی نوکریاں پیدا نہیں ہوت میرے بھائی اس وجہ سے بہت سے لوگ بے روزگار رہ جاتے ہیں تیسری وجہ یہی ہے کہ لوگ مطلب کہ صرف ایک ہی قسم کی نوکری کرنا چاہتے ہیں اگر انہیں اپنی پسند کی نوکری نہ ملے تو وہ دوسرا کام کرنا پسند نہیں کرتے میرے بھائی ہمیں ہر حال حال اور مطلب کہ ہر حال حال اور عزت والا کام کی مطلب کی قدر کرنی چاہی بے روزگاری کے بہت سے نقصانات ہیں مطلب کہ جب گھر میں آمدنی نہ ہو تو خرچہ چلانا مشکل ہو جاتا ہے بچوں کی تعلیم گھر کا کرایہ علاج اور روزانے کی کمزور ملک ضروریات پوری کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے بتا آپ بتائیے کچھ نقصانات اس کے بارے میں
دیکھیے تو مطلب جو بے روزگاری ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ جو ہمارا گورنمنٹ ہے اس نے نئی نئی انڈسٹریز نئی نئی جاب اپارچونیٹیز پیدا ہی نہیں کی پچھلے پانچ در سال اگر ہم دیکے تو سلو انڈسٹریل گروھ جو ہمارے دیش میں میں دیش میں انڈسٹریز فیکٹریز کی رفتار بہت ہی دھیمی ہے کہیں پہ بند نہیں رہی اس جاب اپچونیٹیز ہم کو م ہی نہیں رہی ہے بے روزگاری اس سے زیادہ بڑھ رہی ہے یا آج کے زمانے میں اگر ہم دیکھے تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو آئی ہے ماڈرن ٹیکنالوجی یا نئی نئی ٹیکنالوجی جو آئی ہے اس سے کیا ہے کہ اس نے روزگار اور چھین لیا ہے لوگوں سے یا دیکھے تو نئے بزنس اور اسٹارٹ میں انویسٹمنٹ کی کمی کی وجہ سے نئے امپلائمنٹ اپورچونیٹیز نہیں بڑھ رہے ہیں یہاں دیکے تو مطلب ہمارے دی میں کاسٹ اور ریزرویشن سسٹم جو ہے اس نے بھی کہیں نہ کہیں بے روزگاری اور ہی زیادہ بڑھا دی ہے جو مطلب ہمارے جنرل کاسٹ کے لگ ہیں ان کو کہیں پہ روز یا بیک ورڈ کلاس کے لوگ ہیں ہمارے پہ ان کو ہر جگہ روزگار مل رہا ہے اس سے کیا ہے کہ ون سائڈ شفٹ ہوا ہے روزگار جو مطلب جنرل لوگ ہیں ان کو کہ روزگار بالکل ہی نہیں مل رہا جی بھائی
بالکل صحیح کہا آپ نے تو میرے بھائی اسی کے ساتھ ساتھ مطلب کہ بے روزگاری کی وجہ سے غربت برتی ہے غربت کے ساتھ ساتھ پریشانی اور ذہنی دباؤ بھی برتا ہے تو کچھ لوگ امید چھوڑ دیتے ہیں اور ہر وقت فکر میں رہتے ہیں کبھی کبھی مطلب کہ بے روزگاری کی وجہ سے جرم بھی برتا بر جاتا ہے جب لوگ مک کو ہلا روزگار نہیں ملتا تو وہ غلط راستے کی طرف چے جاتے ہیں اس لیے روزگار مطلب کہ کا ہونا صرف ایک شخص کا کے لیے نہیں بلکہ پورے معاشرے کے لیئے ضروری ہے تو بے روزگاری کو کم کرنے کے لیے حکومت کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں پیدا کرنی چاہیے نئی فیکیکٹریاں چھوٹے کاروبار اور مطلب کہ تجارت کو مطلب کہ برانا چاہی پرا دینا چاہے تاکہ لوگوں کو کام مل سکے تو اسکولس اور کالجز میں تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں بچوں کو ہنر بھی سکھانا چاہیے جیسے کمپیوٹر چلانا مطلب کہ سلی بجلی کا کام مطلب کہ موبائلنگ ریپیرنگ اور دوسرے مطلب کہ فنی ہنر تو مطلب کہ ہنر انسان کو خود اپنا روزگار شروع کرنے میں مدد کرتا ہے ہے نا تو نوجوان کو بھی مطلب کہ محنت سے گھبرانا نہیں چاہیے ہر کام بلکہ کی عزت کرنی چاہیے چھوٹا کام شروع کر کے بھی انسان کامیاب ہو سکتا ہے محنت اور صبر مطلب کہ کبھی ضائع نہیں جاتی ہے نا بھائی جان
بھ جان بالکل صح کام ہے اگر ہم دیکیں تو بے روزگاری کی بہت س قسمیں ہیں جیسے کہ مطلبجویٹیڈ انمپائمٹ مطلب جو ہمے دیش کی یوا ہے جوان ہیں ان کے پاس صرف ڈگریاں ہیں ان کے پاس سکلز نہیں ہے ان کو ڈگری میں کام دے گا ہی نہیں کیک ان کو کام کرنا آتا نہیں یا اگر ہم دیکھے سیزنل ان ایمپلائمنٹ آتا ہے دیش میں جیسے کہ ہمارے مطلب سیزن ہے اس سیزن میں کوئی کام ہی نہیں ہوتا کہیں پہ بھی کوئی کام نہیں ہوتا تو بے روزگاری بہت زیادہ بھ جاتی ہے پرنگ کاتا ہے یا مطلب جون جولائی کا ٹائم آتا ہے اس ٹائم میں ٹ کیا ہے کہصل میں بڑ جات ہے انمپلائمٹ بالکل ہی ختم ہو جات ہے بے روزگاری کی ختم ہو جاتی ہے یا اگر ہم دیکھیں تو مطلب جو اب نئی نئی ٹیکنالوجی آئی ہے جیسے کمپیوٹر آئے اے آئی آئے اس نے بھی کہیں نہ کہیں ہماری جاب ہی ختم کر دی ہے کیونکہ جیسے مطلب ٹائپ رائٹرس ہوتے تھے اس میں مطلب ایک آدمی کیورت آج کمپیوٹر میں انسان ایک آدمی اے آئی خود ہی کر رہتا ہے سارے کام ایک ساتھ میں ختم کر دیتا ہے اس سے کیا ہے کہ بے روزگاری ب ز بڑھ گئی ہے جی بھائی جان
ہاں بھائی جان بھائی جان آپ نے بھی بہت ہی اچھی باتیں کی تو آج انٹرنیٹ کی وجہ سے لائک کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے بھی بے روز مطلب کہ روزگار کا بہت سے نئے ذریعے پیدا ہوئے ہیں لوگ آن لائن کام کرتے ہیں تعلیم دیتے ہیں مطلب کہ لکھتے ہیں ڈیزائننگ بناتے ہیں اور اپنے چھوٹا کاروبار بھی چلاتے ہیں تو اگر ہم کوئی نیا ہنر سیکھے تو ہم اپنے لیے بہتر مطب کہ موقع پیدا کر سکتے کیا ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے خالی وقت میں نیا ہنر سیکھنا چاہے کتابیں پرنی چاہیے اور اپنی مطلب کہ سہیلیت کو بھی بہتر بنانا چاہیے آج کی مدد مطلب کہ آج کی محنت کال کی کامیابی بن سکتی ہے تو اگر ہم سب مل کر تعلیم ہنر اور محنت کو اپنائے تو بے روزگاری کو بہت حد تک کما کم کیا جا سکتا ہے اور ہر نوجوان کو امید رکھنی چاہے اور کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہے ہے نا بھائی
جی اگر ہم دیکھے تو مطلب جو بے روزگاری ہے اس سے مطلب سماج اور دیش پر بہت برا اثر پڑ رہا ہے جیسےیک کہ بے روزگاری سے مطلب دیش میں گریبی آ رہی ہے بے روزگاری مطلب غریبی کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا ذریعہ ہے
ہاں بائی جے
مطلب اس بےوزگاری کی وجہ سے مطلب کرائم رٹ جو ہمارے دیش میں بہت زیادہ بڑ رہی ہے جب بچوں کے پا پیسے نہیں ہے جوانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ غلط کاموں میں لگتے ہیں چوری کرنے لگتے ہیں ڈھاکہ ڈالنے لگتے ہیں اس سے بھی ہمارے دیش کو بہت زیادہ خطرہ ہونے لگ رہا ہے جیسے آج کے زمانے میں دیکھیے کہ مینٹل اسٹریس اور مطلب جو اسٹرس ہے وہ اسی چیز سے بڑ رہا ہے جبکہ کسی کے پاس روزگار نہیں ہے اس کے پاس کھانے پینے کے پیسے نہیں ہے تو اس کی سے مطلب زندگی میں اسٹریس ازائٹی ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ گیا ہے جی بھائی جان یہاں اگر ہم دیکے تو مطلب اس چیز سے کہیں نہ کہیں سوسائڈ ریٹز بھی بہت زیادہ بڑ گئی ہے انسان کو لگتا ہے انسان کو لگتا ہے میں زندگی میں کچھ کر ہی نہیں سکتا اس وجہ سے وہ سوسائڈ کر لیتے یہ بھی ہمارے دیش کے لی بہت بڑا خطرہ بن چکا ہے
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بے روزگاری ایک بڑا مسئلہ ضرور ہے لیکن اس کا حل بھی موجود ہے بھائی جان تو تعلیم حاصل کرے ہنر سیکھے محنت کرے اور حل حال روزگار کی مطلب کہ حل روزگار کی کمائی کرے اور عزت کرے مطلب کہ اپنے روزگار کی تو ان شاء اللہ محنت کرنے والا انسان ایک نہ ایک دم ضرور کامیاب ہوتا ہے نا تو بے روزگاری صرف مطلب کہ اسی کے ساتھ ساتھ بےروزگاری صرف پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک مطلب کہ سماجی اور منحاسی مسئلہ بھی ہے جب بہت سے لوگ بے روزگار ہوتے ہیں تو ملک کی ترقی کی رفت بھی دھیمی ہو جاتی ہے اس سے ملے کی تجارت اور بازار پر بھی برا اثر پڑتا ہے تو آج کل مل بہت سے تعلیم یافتہ نوجوان ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد بھی نوکری کی تلاش میں رہتے ہیں اس کی بات تک یہی ہے کہ نوکریاں کی مطلب کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور امیدوار بہت زیادہ ہے تو اس لیے صرف ڈگگریاں نہیں بلکہ ہنر اور تجربات بھی ضروری ہے نا بھائی جان
اچ اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں جو یہ بے روزگاری ہے اس سے مطلب بہت ہی برا اثر ہماری زندگی پر پرسنل لائف پر بھی بہت زیادہ پڑ چکا ہے جیسے یہ تو گھرواروں سے مطلب وہ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ مطلب ہمارا بیٹا کچھ کام کرے گا کام آئے گا اس سے کیا ہے کہ انسان میں اور زیادہ پریشر بڑ رہا ہے کہیار میں کچھ کرنا چاہتا ہوں میں کچھ کر ہی نہیں پا رہا ہوں اس سے کیا ہے کہ ہماری زندگی میں مطلب بہت مشکلیں آئی ہیں جیسے کہ لیٹ میرج جب انسان فائنشیل اسٹیبل ہی نہ ہو جس کے پاس پیسے ہی نہ ہو تو اس کی شادی بھی نہیں ہوتی اس سے کیا ہے کہ مطلب اور زیادہ انسان کی ٹینشن بڑھ جاتی ہے اس سے مطلب انسان نشنے لگتا ہے ایڈکشن ہو جاتا ہے خالی دماغ فرسٹریشن کی وجہ سے کچھ مطلب لوگ جو ہے وہ نشے یا غلط سنگت میں پڑ جاتے ہیں انسان میں انسان کا کانفیڈنس ختم ہو جاتا ہے بار بار ریجیکشن جیلنے سے انسان خود پر بھروسہ ہی نہیں کر پاتا پھر اس سے مطلب انڈیپینڈنسی ہمارے مطلب جو باپ زیادہ ہے وہ بہت بزرگ ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی ہماری جو مطلب یوتھ ہے نہیں یہ انہیں پہ ڈیپینڈ ہے وہی ان کو مطلب پالتے پوچتے ہیں بے روزگاری نے بہت زیادہ یہ مطلب خراب کیا ہے ہمارے معاشرے کو جی بھائی جان
ہاں بھائی جان تو اسی کے ساتھاتھ میرے بھائی آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا مجھ مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو آگے بھی پہنچ جائیں گے تو اپنا خیال رھیے گا اللہ حافظ
اللہ حافظ بائی جان